ہ
کون سلام بھائی جان
السلام علیکم دیک
کیسے ہیں بھائی جان
اللہ کا اللہ تعالی کا شکر ہے ٹھیک ہی ہے
جی آج کیسے یاد فرمایا آپ نے ہمیں
بہت دن ہو گئے بات کریں فرمائے کہ کیسی ہو اور ابو جان امی جان سب
ہاں سب شریف سے اللہ کا شکر ہے آپ بتائیے آج کل آپ کہاں مصروف رہتے ہیں
کہیں نہیں گھر پر ہی ہے کوئی کام ہے نہیں اس لیے کال کیا ہے
اچھاھ اچ ہ تو آپ کیا کر رہے ہیں بھائی جانا آج کل وہیں جاب وغیرہ کر رہے ہیں کیا
جاب وغیرہ کہیں نہیں کر رہے ہیں گھر پر ہی ہیں ابھی تو
تو آپ کس ائب سے ایسی ہے کہ آپ کس ٹائپ کی جاب کرنا پسند کرو گے جیسے کہ جو بہت سارے آپشن ہوتے ہیں جیسے کہ ڈرائیونگ وغیرہ کے لیے بھی بہت سارے آپشنس نکلے رہتے ہیں
ڈرائیونگ وغیرہ یہ ہے کہ ڈرائیونگ وغیرہ بھی کر لیں گے پر اس میں سویدھا سویدھا سرکار دے رہی ہے کمپنی دے رہی ہے تو ہم کو سویدھا کا فائدہ لینا چاہیے سرکچت اب دیکھیے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہو
جی
تو ڈرائیونگ کرتے سمئےے اپنا گاڑی ہے کہ موٹر سائیکل ہے گاڑی ہے تو آپ سیٹ بینٹ لگا کے چلیں اور اپنی گاڑی کی ٹیم ٹم سے سروس کرایں
ہاں ہاں یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہو بھائی جان آج کل نا لوگ باگ اتنا جلد بازی کرتے ہیں ہر چیز میں آج کل روڈ پہ دیکھو اتنے ایکسیڈینٹ ہو رہے ہیں اتنے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے ماشاء اللہ بہت بہت نوجوان جو چھوٹی چھوٹی عمر کیا ہیں برا حال ہو رہا ہے ایکسیڈنٹ میں لوگوں کا
دیکھیے اس ٹائم پر بچے ہیں اٹھارہ سال سے اٹھارہ کی عمر نہیں ہوئی اس سے پہلے ہی بائک چلا رہے ہیں وہ یہ تو جان نہیں ہے کہ بائک کون سی سائڈ پہ چلانی چاہیے وہ اوور ٹیک مار رہے ہیں تو اس سے ایکسیڈینٹ ہوتا ہے اور یہ ہے کہ ہیللمٹ لگا کے چل نہیں رہے بنا ہیلمٹ کہ گاڑی نہیں چلانی چاہیے موٹر سائیکل نہیں چلانی چاہیے
نہیں یہ تو باپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے نا کہ لوگ اگے کہیں یہ سوچتے ہیں کہ ہم دور کے سفر میں جا رہے ہیں تو ہیللمٹ لگا جائے یہیں پاس تک جانا ہے تو بنا ہیلمٹ بھی چلے جاتے ہیں اور وہیں اتنی د دقت ہو جاتی ہے کہ وہ پاس والے ہی ایکسیڈنٹ میں بہت برا حال ہوتا ہے
ابھی دیکھ یہ کہ
جی
اب دیکھیے کہ آپ لوکل بازار ہے آپ کا تو اس میں جا رہی ہوں تو وہ نوکل بازار معنے نہیں راکے گا آپ کا تو سبدا اپنی سر سرا اپنی خود رکھنی چاہیے آپ بازار جا رہے ہو تو آپ ہیللمٹ لگا کے جاؤ گاڑی سے جا رہے ہو تو سیٹ بیلٹ
وہ تو آ صحیح کہہ رہے اور دیک بائی چانس گورنمنٹ نے اتنی سویدھائیں کر رکھی ہیں بنا ہیللمٹ بنا سیٹ بیلٹ کے چالان کاٹ رہے ہیں پھر بھی اللہ کے بندر یہ نہیں دیکھتے یہ کہ ہمیں اپنی ہمیں اپنی سرکشا کرنی ہے ہمیں خود پہ کرنا چاہیے اتنی سرکا ا ہونے کے باوجود بھی اتنے نیم ہونے کے باوجود بھی نہ ہیللمٹ نہ سیل پیٹ کے ہی نکلتے ہیں
وہ تو ہے اب دیکھیے آپ وہ گاڑی چلا رہے ہو
جی جی
گاڑی چلاتے سمے آپ کو پیدل چلنے والے ویکتی ہیں ان کی بھی سرچا آپ کو خود کرنی پڑے گی کیونکہ آپ پیدل جا رہا ہے ویکتی روڈ کراس کر رہا ہے تو اس کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ آگے کوئی دیکھ آپ دھیان نہیں رکھو گے کبھی بھی شراب پی کے گاڑی نہیں چلانی چاہیے
نہیں نہیں آپ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں بالکل آج کل روڈ ایکسیڈنٹ اور یہ چیز اتنی بڑھتی جا رہی ہے نا اتنی بڑھتی جا رہی
گتی سے
کا پالن کرنا چاہیے شراب پی کر کبھی گاڑی نہیں چلانی چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ شراب پی کے چلا رہے ہو آپ کو کوئی آگے آ رہا ہے آپ نے شراب پی کے تو آپ دھند ہو گئے آپ کو کچھ پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو آپ تو گاڑی ٹھوکو گے تو اس ویکتی کی بھی جان جائے گی آپ کی بھی جان جائے گی اللہ تعالی کا شکر کبھی ہونا نہیں چاہیے
جی جی جی ج میں آپ کی اس بات سے بالکل مصروف رکھتی ہوں آپ کی اس بات سے میں بالکل سہمت ہوں اور آپ بالکل صحی کہہ رہے ہیں کہ لوگ باگ بالکل دھیان نہیں دیتے ہیں اپنے پہ کہ کیسے نکلنا چاہیے تھوڑی سی لاپرواہی نہا جان کی دشمن بن جاتی ہے کے ٹائم میں اور چھٹے چھوٹے نوجوان بچے ہیں ان کا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہونا اتنا دقت دے رہا ہے کہ آج کل گھر پہ بھی دھیان نہیں دیتے ہیں بچے تھوڑا یہ ہوتے ہیں اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ تھوڑا چلاا میں سیکھے تو جہاں بائک یا گاڑی کی چابی نظر آتی ہے تو گھروانوں سے نظر بچتے ہی بائک لے کے نکل جاتے ہیں
اب دیکھیے کبھی بھی سورچھ دوری بنائے رکھے گاڑی سے آگے جانے والی گاڑی سے سرچت دوری بنائے رکھے کیوںکہ آپ کی آگے جانے والی گاڑی ہے
جی
آپ زیادہ دوری پہ نہیں زیادہ دوری پہ نہیں رکھی آپ نے گاڑی تو وہ بریک بھی مار سکتا ہے آگے کوئی اوورٹیک کر رہا ہے تو وہ بریک نہیں مار سکتا ہے تو آپ کو بھی آپ بھی دقت ہو جائے گی اس کو بھی دقت ہوگی آپ کی بھی جان جا سکتی ہے اب دیکھیے آپ کو کمپنی نے انڈیکیٹر دیا ہے
جی جی جی
انڈیکیٹر دیا ہے تو اس کا استعمال کیجے انڈیکیٹر انڈیکیٹر سے ایسے آپ کسی موڑ پہ جا رہے ہو تو اس کے ملکا کر انڈیگیٹر کو تب روڈ کراس کیجے
جی جی جی یہ میں باپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں جیسے آپ نے فرمایا ہے آج اس ٹائم میں سب چیز سب بہت اچھی اچھی سھ جائ ہیں دیکھو روڈ کراس کرنے کے لیے بھی ہے جو روڈ پہ پیدل چلنے کے لیے ان کے لیے بھی ہے الگ سے کرس روڈ تھوڑی الگ سائڈ دے رکھی ہے لیکن یہی ہے نا کہ آج کل کے اتنی جلد بازی کا دور ہو گیا ہے ایک ایک کسی کے پس سمئے ہی نہیں ہوتا ہے ہر کسی کو جلدی اتنی ہوتی ہے کہ ہر کو یہ سوچتا ہے کہ ہم پہلے نکلیں یہ نہیں سوچتے کہ اگر تھوڑا ایک سے دو منٹ کا بھی ویٹ کر لیں ہیں تو یہ اتنی دقتیں نہیں ہو لیکن کیا ہے کہ لوگ بگ کو بالکل اتنی جلدی ہے کہ اگر ہم بازار میں چلے جائیں تو اگر تھوڑی سی بھی جگہ ہوتی ہے تو اس میں سے بھی بائک والا یہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ پہلے میں پہلے جا
اب دیکھیے کہ آپ جا رہے ہو آپ ٹائم سے دس منٹ پہلے نکر جتا تھ کسی کوئی دقت نہ آئے
جی
کوئی دقت نہ آئی تو اس سے ایک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایکسیڈینٹ بھی نہیں ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی دقت بھی نہیں آئے گی آگے آنے والی ویکتیوں کو بھی کوئی دقت نہیں آئے گی آپ جا رہے ہو دس منٹ لیٹ جا رہے ہو پھر آپ اپنی گاڑی کو دوڑا رہے ہو تو اس سے دقت آئے گ
ہاں یہی تو ہے آج کے سمے میں سمے سے کوئی نہیں چلتا تو ہلکی کو جلد بازی ہوتی ہے ایک تو یہ ویکتی کا سونا ٹوٹ گیا ہو گیا اور اتنا لیٹ ہو گیا ٹائم سے اٹھ نہیں پاتے پھر جلد بازی میں سسا رکھ کام جلدی جلدی تو بھائی جان دیکو سارا جلدی کام جیسان کا ہی ہوتا ہے پھر تو
وہ تو ہے دیکھیے آپ ٹائم سے پہلے نکلو گئےے تو کوئی دقت نہیں آئے گی آپ
جی جی جی بالکل آپ یہ صحی آپ یہ بک صحی فرما رہے ہو کہ ہمیں ٹائم سے پہلے ہی نکلنا چاہیے لیکن یہ نا کہ آج کے ٹائم میں اتنی جلد بازی اتنی دقتیں ہو رہئی ہیں ہر کسی کو اتنی جلدی ہوتی ہے اتنی جلدی ہوتی ہے کہ سو تا کہ جو پیچے کھڑا ہے وہ رہ جائے لیکن نہ اس سے پہلے نکل جاؤں
دیکھیے ٹائم سے گاڑی کی سروس کرانی چاہیے کہ دھواں نہ دے گاڑی اور خراب نہ ہو بیچ رستے میں آپ کی گاڑی خراب ہو رہی ہے تو آپ کو د دقت آئے گی کہیں جانے میں پھر آپ بنوا کر گاڑی کو پھر دوڑاؤ گے گاڑی تو اس سے ایکسیڈنٹ ہوگا آپ کی آپ کی بھی جان جا سکتی ہے اور کسی کی بھی جا سکتی یہ جان تو اس میں فائدہ کچھ نہیں ملنے والا آپ کی مت چلی جائے گی اور سب
جی یہ آپ آپ بالکل صحی فرمار رہ ہیں کہ آج کے ٹائم میں یہی ہے اور پھر بائک گاڑی پلی سروس سے صحیح کراؤ اور دیکو انہیں سے پھر نکلنے والا ایک جو دھواں ہے اسی سے پالوشن بڑ رہا ہے
وہ تو ہے بہت دقتیں ہو رہی ہیں اس کا یہ ہے کہ اپنی سرکچا اپنے ہاتھ رکھو
جی جی جی یہ تو ہے آج کے ٹائم میں اور یہ ہے کہ آج پہلے تو تھا کہ تھوڑے جو سمجھدار لوگ ہو جاتے تھے تبھی بائک نکالتے تھے تبھی چلاتے تھے آج کیا ہے کیا آج کے دور میں چوٹ چوٹ بچ بچوں کا اتنا کریز ہوا ہے بائک چلانے کا اور صرف بائک چلانا ہی نہیں اس کو رائڈ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے کسی ریس میں جا رہے ہو کتنی جلد بازی سے چلانا بائک اٹھا کر چلانا اس طرح سے ب آج کے ٹائم پہ بچے یوٹیوب وغیرہ تو دیکھ رہے ہیں اس طرح کی ویڈیو اس طرح کا ایکشن لے رہے ہیں اور وہی جان لیوا ہو رہا ہے
ن پررم دیکھیے آپ کی آپ بائک چلا رہے ہو
جی
بائک چلتے سمے آپ پہلی تو موبائل چلا کے گی ریلس دیکھ دیکھ کے گئی ہو تو اس میں وہ رائڈر ہوتے نا ان کو دیکھ دیکھ کر ان کو یہ آتا ہے کہ ہم بھی رائڈر بنے وہ پھر بچے اوورٹیک کرتے گاڑی کے آگے ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ گاڑی کے آگے وہ اٹیک کرو گے تو گاڑی چورن بنا دے گی اس کا
جی جی جی بالکل بالکل آپ صح فرما رہے ہو یہ بات یہ یہ ہی ہے
اپنی سرکچا اپنے ہاتھوں رکھنی چاہیے کیونک آپ کی سرکھا کوئی دوسرا تو کرنے آئے گا نہیں
نہیں نہیں بھائی جان آ بالکل صحیح کہہ رہے ہو اور دیکھو جان کی قیمت تو یہ ہے کہ اب یہ لوگ ہیں جو چلے جاتے ہیں ا ان کے پوچھو کہ ان کے امی ابو کا بھائی بھائی ج بہن ہے بیگم رہ جاتی ہیں پیچھے ان کا دیکھو بچے رہ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے پورا ایک آپ کی تھوڑی سی لاپرواہی پورے گھر کو برباد کر دیتی ہے
وہ تو ہے اب دیکھیے آپ اپنی سرچا نہیں کرو گے تو آپ کے گھر والوں کو بھی دقت آئے گی اور آپ کی آپ کے بچے ہیں وہ کہاں رہیں گے پھر
ج میں یہی تو ہے کہ آج کل اگر تھوڑا سا ب آج جلد بازی میں یہ نہیں دیکھ پا رہے کہ ہماری ایک چھوٹی سی لاپرواہی ہمیں کتنا بڑا نقصان دے سکتی ہے جان سے جائیں گے پلس جان سے جائیں گے پلس چوٹ لگ جاتی ہے تو بھ جان خرچہ دیکھو آج کل ہاسپٹلوں میں چے جاؤ ڈاکٹر اتنے خرچہ ہو جاتے ہیں کہ شاید اتنا کما نہیں پاتا انسان اور جتنا
یہی ہے کہ اس میں سب سب سے زیادہ مورختاائ تو ہماری ہے ہمیں ان کو بچوں کو سکھاے ہیں ابھی کو سکھا رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کو جیان د رہے ہیں ہمیں ان کے آپ ہیں اور ہمیں جو
ج جی جی اور میرا تو ماننا یہی ہے بھائی جان کہ ب بچوں کے ہاتھ میں بائک نہیں لینی چاہیے بچوں اگر آ بچے کو ساتھ
ہاں ناب لے کے ارے امی مان رہے نب لے کے کیوں دے رہے ہیں ہ ہاں نابالغ کے ساتھ تو غلط ہے ان کی عمر ہو جائے تو نا لگ کو نہیں ہے لیکن بڑنا پھر بھی سیفٹی سے چلانا بہت سیفٹی سے بہت اچھا رہے گا ایلیینٹ ایلیمونٹ کا پرریوگ کیجیے تو ہمارے جیون میں بھی بہت سوستھ رہے گا اس سے کیونکہ بہت نقصان داک ہے کہیں بھی چلو آپ مان جو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے تو ویسے ہی پسل جاتی ہے بائک وغیرہ ہے تو بہت نقصان ان ہے
بہت بہت
آپ آپ کے لگےیا میرے لگےیا تو بہت نقصان
جی میں ہاں میں وہی تو ہے کہ اور یہ ہے کہ اگر آپ بچے کو دے رہے ہو بائک چلانا سکھا رہ ہو کرنی چاہیے تو بچہ اگر جا رہا ہے تو آپ اس کے سھ جاؤ تاکہ اگر وہ تھوڑا بھی تیز چلائے توپ اسے سمجھا سکو کہ نہیں بیٹا اتنی تیز نہیں چلانا ہے
ہاں جی بالکل
سجھاؤ کہ اد
پہلی بات تو پہلی بات تو میم یہی ہے کہب بچوں کو دینا بھی غلط ہے کہ اس کی عمر ہو جائے ارا ہو جائے تو بہت کوئی دقت نہیں پھر اس کو سکھایا جائے تو اچھا ہے اورورن تو غلط ہی ہے چلو آپ سے بات کرنے کے لیے آپ سے بات کر کے لیے بہت ہمیں ابھی جانکاری ملی دھنیہ واد بالکل خدا حافظ خدا حافظ